پائ جان
وعلیکم السلام بھائی جان
کیسے ہے آپ بھائی جان بتائیے اپنے بارے میں
بھائی جان آام تو ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیے بھائی جان آپ ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں ہم ٹھیک ہے کیا
اور بتائے بھائی جان کھانے میں کیا کیا کھیا بھائی جان آپ
ہم نے گھوشت کھایا بھائی جان
بس گوش
گوش نہیں مطلب گھوش چاول کھائے بجان
بریانی اریانی نہیں کاتے ہیں بھائی جناب
بھائی کھاتے ہیں ہم
ا جو
بھائی ہم گھوس کھاتے ہیں بھات بریانی سب کھاتے ہیں
ہاں بھائی جان ہم بھی کھاتے ہیں مطلب
زیادہ کوئی پیچھے بول رہا ہے کیا
کیا بھائی جان
آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے تھوڑا کس کس کے
ارے بھائی جان مطلب بچے سے تھوڑا چیچ آ رہے تھے بھائی جان
ویسے آپ کتنے سال کے ہیں بھائی جان
ہمم تو بھائی جان تیئیس سال کے بائی جان اور آپ کتنے سال کے بھائی جان
ہم ابھی اڑتیس سال کے ہے بھائی جان
ہ کس چال کے بھائی جان
ہاں بھائی چان ہم اڑتیس والالے کے ہیں
اچھا بھائی جان اور بتائے بھائی جان آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو کھائے ہوں گے بھائی جان
ہ بھائی جان ہم لوگ آم بہت کھاتے ہیں
اچھا بھائی جانا آپ آم کھاتے ہیں نا آپ کے یہاں آم ہوا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں ادھر بہت آم ہوا ہے بھائی جہاں بہت میٹھا میٹا آم ہوا ہے
اور بتائے ہمارے آم ہوا ہے بھائی جان ہمارے یہاں بھی بہت لگی لگی عم پڑا ہے بہت بڑا بڑا بہت میٹ ل رہا ہےھائی جان ہمارے یہاں تو مالد ہو ج کن بہت زیادہ فا سبم محال دیک بہت زیادہ گھوم بجت سندور وام یہ سب فڑتا ہے بائی جان بہت فڑتا ہے
کیا آپ کے ادھر بھائی جان لیچی پھرا ہوا ہے ادھر نہیں پھرا ہوا ہے زیادہ بھائی جان
بائی جان ہمار یہاں تلی چ فرا ہو گا ہے بائی جان بہت پڑا نہیں تھا تھوڑا ہی مڑا پڑا تھا بہت مہنگا ملا تھا اس سال نہیں تھاا پایا جاتا بھائییاڈی ج ہی
ادھر کا بھی وہی حالت ہے بھائی جان ادھر بھی نہیں کھا پائے ادک
کوئی بات نہیں بھائی جان اگلا سال کھائیے گا بائی جان ہمارے یہاں بھی تو نہیں پڑا ہے بھائی جان اب بہت مہنگا لیجیے مل لگا پہے سے روپئے کا روپ کا بیس پیس ملتا تھا ہمارے یہاں اب ہو گیا بھائی جان ہمارے یہاں سو روپ آٹھ پیس دس پیس اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے
بھائی شان بہت مہنگائی ہو گیا ہے اس لیے
بہت مہنگائی نہ بڑھ گئی ہے بھائی جن
ہاں بھائی جان آپ کی باتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں-
اچھا کوئی بات نہیں گارجین ہم- سب کا وہی دقت ہوتا ہے بھائی جان بہت بہت- غریب آدمی کا وہی دقت ہوتا ہے بھائی جان ہم بہت غریب ن ہے بھائی جان- اور بتا بھائی جان آپ کی امی ج نا چار لگائیے کہ نہیں بھائی جان-
نہیں، لگائی ہے ہم- میری امی جان کو نہیں آتا لگانے
اچھا بھائی ہاں اچھا بھائی جان ہماری امی جان تو اچار لگاائی ہے بھائی جان بہت لذیج لذیج اچار لگا یہ بولیے رہے تو ہم بھیجوا دیں گے بھائی جان ہماری امی ج ناچال لگائی ہے اس سال بہت ل لییے جیسے آم کا ہو گیا مرچ کا ہو گیا شملا مرچ کا ہو گیا بھائی جان نیمبو کا ہو گیا آدھی کا ہو گیا بھائی جان کرلا کا ہو گیا یہ سب لگائی ہے ہم نے لگائی ہے مالدو ڈالما اور کیا کہتے ہیں کشن گ- زیادہ بئی سکل ابھی نہیں سکل نہیں بھائی سکل- آف کریے بھائی جان سکل نہیں سکل تو مطلب لاسٹ میں پڑتا ہے نا اور کئی- د ہ کہنا پندرہ دن بعد ٹوٹے گا نا تو لا بائی جان- مطلب سب سے لاسٹ میں وہ ہوتا ہے بھائی جان اس میں آٹ ہی نہیں تو ہو- نہیں اچھا نہیں لگتاے بہت کھٹا لگتا ہے بہت مست وہی سب سے اچھا آچار لگتا ہے بھائی جان ہم کو-
ا بھائی سن ہمیں نہیں پتا تھا بتانے کے لیے شکریہ-
کوئی بات نہیں بھائی جان ہم بتائیں گے سب بتائیں گے بھائی جان آپ کوھ بھی نہیں پتا ہوا- اور بتائے بھائی جان کیا بھائی جان-
اپ کھیتی بای کرتے ہیں بھائی جان-
بھائی جان ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں بھائی جان کھیتی باڑی تو ہمارا ہی- مطلب کیا کہتے ہیں خاندانی بھائی جان- خاندانی ہو بھیئی ہے بھائی جان ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہے ابھی تک- شرو سے ہم تک بھائی جان ہمار دادا کھیتی کرتے تھ ہم- پاپا کھیتی کرتے تھے ہم بھی کھیتی کرتے ہیں بھائی جان-
ہ کھیتی میں کیا- کیا کرتے ہیں کیا کیا روپتے ہیں بولے-
ارے بھائی جان کھیتی میں کیا نارمل چیز روپیں گے بھائی جان سبزی روپیں گے- اکھ روپیں گے مکئی روپیں گے دھان روپیں گے گیہ روپیں گے- سب روکتے ہیں زیادہ کر کے سبزی میں گوبھی لوکی- پرول، مرچ، ٹماٹر بیگ سے روک دیا بھائی جان - وہ چیز روکتے ہے بھائی جان اور بائی- کیا بھائی جان آپ کیا بھائی جان-
ویسے اپ پڑھتے ہیں کیا میں نے بھائی جان?
پہلے پڑھتے تھے، دسویں ککشا میں تھے اب چھوڑ دیے بھائی جان- اب کھیتی باڑی کرتے بھائی جان- ابو جان جب سے چل گئے نا بھائی جان چل گز رہے تو بھائی جان اس کے بعد ہم نہیں کر- نہیں پڑھتے بھائی جن گھر کی ذمہ داری سبھالتے بھائی جن-
وہ معاف کیجیے گا ہم غلط شبد پوچھ لیے آپ سے-
کوئی بات نہیں بھائی ج کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں- اور بتاائے بھائی جان آپ کے مطلب گھر کے اگل بغل میں- پیڑ پودے ہے کہ نہیں بھائی جان اب کون کون سے پیڑ ہے بھائی جان-
ہمارے یہاں پیڑ پودے نیم کا پیڑ ہے ادھر آم کا پیڑ ہے کیلے کا پیڑ ہے- نیم کا پیڑا ہے پودے بھی ہے- بہت سارے کبھی آئیے، گھماتے ہیں آپ کو
پھول روپے کہ نہیں بھائی جان آپ اپنے چھت پہ گملے میں رکھ کے-
ہاں روپے ہیں چھت پہ رکھے ہیں گملے پا-
اچھا بھائی جان- ہم مطلب روپے تھے بھائی جان دس پندرہ گ گملے میں- روتے تھے بھائ جان پانچ چھ تو گی کے ٹوٹ گئے گملے اور ابھی بچے مطلب اس میں پھول ابھی نہیں پڑ رہے تھوڑے پڑتے کاب پورا مست لگتے بھائی جان گلاب کے پھول روپے بھائی جان سورج مکھی کا پھول روپے با ہے بہت مست مست فھول روپے ہے مطلب کبھی پڑتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہم نہیں پڑتا ہے بھائی جان ابھی- کوئی نہیں فرا ہے بھائی جان نہیں تو آپ کو- آپ کو بتاتے بھائی جان کون کون پڑا ہے-
ادھر زمین کیسے-
کیسے کتا ملتا ہے بھ جان بھائی جان نا ہمارے یہاں تو چالیس لاکھ روپئے کٹھا ملتا تھا دو سال پہلے تو ابھی کیا اور سینتیس پینتیس لاکھ کا تھا چار لاکھ بڑھ گیا بھائی جان اور آپ کیا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں دس لاکھ روپے کٹایا بھائی جان
ہاں اچھا بھائی جان بھائی جان آپ کی آواز آ رہی ہے نا تھوڑی تھوڑی کیا کہتے آواز بھی کچھ چیز دوسری چیز کیا آ رہی ہے بجنے کی کچھ چیز کچھ چیز ہے کیا بھائی جانا آپ کے بگل میں
معاف کیجے گا ہم تو اکیلے چھت پہ بھائی جان
اچھا بھائی جان کوئی بات نہیں اور بتائے بھائی جان کہیں گھومنے وومنے کا پلان ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں سوچے ہوئے ہے بھائی جان کی ہم بارت گھومے چلے
اچھا بھائی جان کوئی بات نہیں بارت کی گھومے گا بارت کے اندر کوئی کہیں کہیں گھوم لیجیے گا شملہ ہممالیہ کشمیر گجرات یہ سب گھمیے گا بھائی جان ہمارے تک گجرات کشمیر ہمالیہ سے گھومنے کا سپنا ہے بھائی جانا اور کیا بتا
ہم کو بہار گھومنے کا بہت شوق ہے بھائی جان
کیا بھائی جان
ہم کو بہار گھومنے کا بہت شوق ہے بھائی جان
اچھا آئیے گا آئیے گا یہاں کا مطلب کیا کہتے ہیں یہاں کا کسانی ایگررییکلچر بہت اچھا اچھا ہے بھائی جان یہاں مطلب کھیتی باڑی خوب ہوتی ہے بھائی جان ہے بھائی جان
ہاں بسس ہوتا ہے
اچھا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کیا کہتے ہیں آپ کو مطلب ا گھڑ سواری کرنے آتا ہے کہ نہیں بھائی ہم گھڑ سواری
نہیں بھائی جان ہم کو نہیں آتا ہے گھوڑ سوڑی
ہاں بھائی جان ہم کو بہت پسند ہے ہم تو گھوڑا بھی رکھے بھائی جان چار پانچ گھوڑا رکھے بھائی جان اجلا ہے ایک لال ہے بھائی جان ایک پورا کالا ہے پورا کالا دیکھیے ذرا بھائی جان آپ پسند آ جائے گا بھائی جان پورا خطرناک لوگتا بھائی جان پورا خونخار بجھ جیے بھائی جان بہت تیز دوڑتا ہے بھائی جان اس کی اسپیڈ جانا تھا بھائی جان ساٹھ کلو میٹر پرتی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چلتا ہے بھائی جان کا اسپیڈ چیک کی ہے بھائی جان
بسے کیسے کی ہے اس کا اسپیڈ نہپ کیسے
مشین ہے بھائی جان چھوٹا س ہی آتا ہے بھائی جان اسی کو چالو کریے گا نا بھائی جان
ہوں بھ جائیں
تو آپ کا بتا دے گا کہ کتنا اسپیڈ بھاگ رہا ہے ابھی مطلب سب کینڈ پ بتائے گا بھائی جانچ کی ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان ویسے وہاں پر آپ گھومتے ہیں ج آپ کے آس پاس موسم کیسا ہے چل رہا ہے
بھائی جان ٹھیک ہی ہے موسم ابھی تو فی الحال میں بھیب ٹھیک ہے بھائی جان چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمارے طرف سے آپ کے امی اور ابو کو وہ کو وعلیکم اللام بول دیجیے گا اور آپ کی امی اور ابو سب خیریت رہے ہماری یہی دعا ہے چلیے وعلیکم السلام بھائی جان خدا حافظ
وعلیکم السلام بھائی جان آپ کی امی اور ابو کو سلامت ہمارے طرف سے
ٹھیک ہے بھائی جان ہمارے طرف سے بھی بول دیجیے گا بھائی جان
مارےس آب سے بھی بول دیجیے گا